آپ ٹھیک
الحمداللہ اپ ٹھیک ہو اچھے سے وعلیکم السلام الحمدللہ اب ٹھیک ہو اچھے سے میں نے کو کہا کسی کو نہیں اتا ہے ماں ہی کے بغیر
میں نے کہا ان کیا چھوٹی لڑکے اور دوسرے کو ابھی میں نے کیا تھا اس کو منٹس ٹونٹی عیٹھ سیکنڈ ہو گئے اس کو بھی کال کٹ ہو گیی
میں نے اس کو بولا آپ نے دیا تھا نا سونٹھ بجے کا نمبر اس کو نہیں ایئ تھی بات کر نی اس سے بولیں میں نے سوچا یہ تھوڑی دیر اس کے ساتھ بات نہیں کی تھی آپ ٹھیک ہو
لیکن آپ کو اور مجھے اچھے سے اتا ہے ان کو نہیں اتا کسی کو ان کو بات ہی نہیں کرنی اتی
ہاں اسکو انکو بات نہیں کرنا اتا بخاری اپنا لمبا
ہاں ہاں مجھے بھی اپ کا نمبر لگا بسما دی کا نہیں لگا اب اج ہم نے بولے شام اس کے ساتھ میں نے پانچ کیے شاید اسی لیے
یہ ہمارا تیس چوتھا ہے ہے نا
نہیں اپ نہیں نہیں اپ کے سائیڈ سے پانچ الگ میرے سائیڈ سے پانچ الگ ایا سمجھ
اچھا اپ کا پہلا ہے نا میرے ابھی ہو گئی اپ کے ساتھ دو
اب میں دو کروں گی پھر اپ ایک کرنا میں ایک اور کتنے ہو گئے
تین تین ہاں ہاں ہاں
پھر ہم کریں گے پھر ائیں گے نا اور ٹاسک اس میں ہم کریں گے دو دو اور دیکھیں کب تک چلے گا تو وہاں تک چلائیں گے ہم نہیں ابھی نہیں پی چائے میں نے
ہم نے پی لی کب کی جائے اپ ہم بیٹھے تھے ٹینٹ میں میں اب آ گئی اندر
چائے ہی پیؤ گے نا
اور کیا جب اندر سے بھوک مار جائے گی چائے پیتے پیتے ختم ہو جائے گی یار اقرا کے ساتھ نہیں کرتی ہو
اقرا کے ساتھ کروں گی میں جب یہ فری ہو جائے گی ہے وہیں پہ اقرا کہ نہیں وہ گھر گئی ہے
اس کو میں نے بولا تھا مجھے نہ بولا اس کا نمبر میرے پاس ہے مجھے ڈیلیٹ ہو گیا ہیں نہ اقرا کا وہ میرے سامنے ہے
اس کو بولو چپ کرو اس کو شور آ رہا ہے
چپ کرو کام کرو
کرو کام اپنا
وہ کہاں ہے وہ سب آپ ابھی اپنے روم میں ہو
ہاں میں اپنی جیل میں ہی زیادہ رہتی ہوں
کیوں آپ کیوں تنہائی میں زیادہ بیٹھتی ہوں ملنا جلنا اچھا نہیں لگتا ہے کسی کے ساتھ
نہیں نہیں مجھے ہاسپٹل میں میں نے بہت ملائی جلائی کی ہے اب مجھے اب مجھے شانتی چاہیے ایک دن کے لیے کل سے کل سے واپس وہی شور
آپ کس ہسپتال میں آپ ہو ہڈون میں اچ ایم ہاسپٹل اچھا اچھا وہاں پہ آپ کون سی ٹرائنگ کر رہی ہو
اینستھزیا
اچھا اچھا نرس کی کب ہوگا کام وہ پھر
وہ نرس نہیں ہیں
تو پھر وہ کیا ہے
مشک ڈاکٹر
مشک ڈاکٹر
ہاں
اور آپ کی ٹریننگ کب ختم ہوگی
اگلے سال
ماں بولتی تھی آپ کی دو سال کے بعد آب نیلم کی شادی کریں گی
شادی وادی نہیں کروں گی
میں نے بولا وہ ابھی چھوٹی ہے اس نے بولا چوٹی پوٹی نہیں میں مانتی اس کو بھائی نے بھی بولا تھا جب دانش کی ہونے والی تھی شادی اس وقت بولا بھائی نے میرے ساتھ اس کو بھی کرو مگر میں نے نہیں ماننا میں نے بولا اس کو نہیں اس کو ابھی پھڑنا ہے ورنہ اس کی شادی میں نے بولا وہ ابھی چھوٹی کیا کر رہی ہو شادی جیسے شادی بچوں کا کھیل ہے وہاں اور کیا انسان کو دکھائی دیتا کون کتنا بڑا ہے شادی بچوں کا کھیل ہاں بچوں کا کھیل نہیں ہوتا شادی بہت پھر آگے سے ذمہ داری ہوتی شادی بولنا آسان ہے مگر نبھانا بہت مشکل ہے جتنی آزادی ہوتی ہیں اپنے مائکے میں اتنی آزادی نہیں ہوتی ہے سسرال میں تو سب نے بولنا ہوتا ہے ہسبینڈ کو بھی بولنا ہوتا ہے اس کو اس کو بولتے ساس کو بھی بولنا ہوتا ہے سوسر
پرمیشن پرمیشن
جب تک وہ لوگ پرمیشن نہیں دیں گے تب تک پتاہ نہیں ہلتا ہے اگر مائکے میں بولیں گے ہم جائیں گے ماں کو کہیں گے کیوں نہیں جائیں گے ہمیں جانا ہے مگر اس میں نہیں چلتا ہے سسرال میں کچھ نہیں چلتا ہے جو آزادی اپنی مائکے میں وہ آزادی کہی نہیں ہے اپنے ماں باپ کے پاس ہے بس جب ماں باپ سمجھتے ہیں بات وہ مائیکے والے یہ کہاں سسرال والے سمجھتے ہیں میں نے اس کو بولا آپ کی ماں کو بولا میں نے یہ ابھی چھوٹی یہ بولتی ہیں چھوٹی ہے ہمیں پتہ ہے یہ چھوٹی ہے مگر آج وقت بہت خراب ہے اپنے ماں باپ کے سامنے اس کی بدائی ہوگی تو وہ وہ اچھی بات ہے کیونکہ پھر سب باپ بنتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے ماں پہ سب بات وہ بات تو ٹھیک ہے دیکھو ہمارا باپ بھی مر گیا پھر جو باپ سے ہم کہتے تھے وہ کسی اور سے مت کہتے ہیں دیکھو آپ کی ماں ہے نا جو اپنے شوہر کو کہے گی وہ کسی اور کا نہیں کہ سکتی اسی لیے ذمہواری بھی ختم ہوتی ہے ماں باپ کی اس سے
دیکھیے اس کا مطلب مت ہے مجھے چھوٹے ہی میں دفنا دیں گے
نہ نہ ابھی نہیں کرنا ابھی نہیں کرنا ابھی اپ چھوٹی ہو میں نے اس کو بولا پرسو بھی بولا ابھی نیلم چھوٹی ہے بولتی ہیں نہیں نہیں نہیں میں اپنے ہاتھوں سے میں ختم کروں گی اپنی ذمہ داری پھر ہے ابراہیم وہ ابھی چھوٹا ہے میں نے بولا ابراہیم اور اس کو اکٹھے بولتے نہیں وہ مانتی نہیں وہ بولتے ہیں نہیں ابراہیم اس سے بھی چھوٹا ہے پہلے نیلم کی کرے گی چھوڑو چھوڑو سب اوپر والے کے ہاتھ میں جو اس کی مرضی وہی ہوگا ان کے بولنے سے کیا ہوگا جب تک اللہ کا اللہ کی مرضی نہ ہو تب
ہاں صحیح بات ہے
جب انسان کو مرنا ہو تو کچھ بھی کرے انسان جب آیا ہوگا موت تب کون روکے گا انکل کو مرنا تھا اس کو کون روکتا آپ بولتے ہیں اس ڈاکٹر کے پس لے جائے اس ڈاکٹر کے پاس اس کو مرنا تھا اللہ نے راستہ نہیں دیا کدھر سے جانا ہے کیا کرنا ہے یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں باقی بکواس ہے جس دن آپ کی شادی کا وقت ہوگا آپ کے ماں باپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا یہ بولنے سے کیا ہوگا اب تو کی ہے نا ہے دانش کی شادی اب اس کی بچے کے ساتھ کھیلو کرو تب تک انجوائے تب تک انجوائے کرو بیٹی کے ساتھ جب وہ چھوٹی بڑی ہو جائے گی پھر میری شادی کا سوچو
ہاں تب تک ریسٹ کرنا ہے ریسٹ
ہاں میں نے بولا آپ بھی ابھی خود بھی چھوڑی تھے نہیں میں جلدی جلدی دادی بن گئی ہاں وہ بہت صحیح ہے ہاں آپ بھی ہو نا آپ کی ماما بھی چھوٹی ہے ابھی اتنی بڑی مت ہے اب یہ بچاری ہلدی ہے یہ لگتی ہیں بڑی سب سے ورنہ آپ کی ماما بھی چھوٹی ہیں بابا ہے بابا ہے آپ کا بڑا مگر ماما آپ کی چھوٹی ہے انسان یہ نظر سے دکھ رہا ہے کون کتنا بڑا ہوتا ہے آپ چھوٹے آپ کا بھائی بھی چھوٹا تھا دانش مگر نہ وہ بھی چھوٹا مجھے پتا ہے نہ وہ ہے نا وہ صاحب بولاال کے بچے وہ بھی چھوٹے ہیں وہ بھی چھوٹی وہ بھی بڑے نہیں ہے نہ نہ وہ بھی چھوٹے ہیں انسان ایک بار دیکھتا ہے نظر سے کون کتنا ہے دکھائی نہیں دیتا ہے یہ نہیں بولنا چاہیے مجھ سے مجھے پتہ ہے آپ لوگ چھوٹے ہو ابھی انسان کو انسان کیا اندھا ہے بولنے دو بولنے سے کیا ہوگا آپ کو بابا کب کا کہہ رہا تھا پرسو وہ بول رہا تھا اس سے پہلے پچھلے مہینے لگتا ہے میں اب نیلم کی نیلم کی شادی کر جب اس کا مر گیا تھا نا بابا جاجی کا جاجی کا بابا اسی دن اب میں نیلم کی شادی کروں گا ہم نے بولا کرو چپ کیا بولتی ہو چھوٹے ہے خود بڑی ہو جائے گی ذمہ داری ختم ہو جائے اپ بولتے ہو ابھی چھوٹی ہے میں نے بولا کرو چپ آپ کیا بولتے ہو بولال ساتھ منٹ ہو گئے
ہ ہمیں کتنے منٹس ہو گے ایک سیکنڈ ساتھ ساتھ منٹ ساتھ سے زیادہ ہی ہو گئے ہے نا ساتھ فورٹی ہاں دیکھا ہمیں ہمیں جلدی جلدی ختم ہوتا ہے اور ہمیں ہم نے ہو گئی تین ختم ایسے ہی ہے نا آپ کے دو میرے ایک اور ہمیں پتا بھی نہیں چلا
بانٹی کو ابھی تک فون ڈاؤن ہے میں نے بولا کرو چارج تب تب تک بیٹھو ادھر ہی اب ٹینٹ میں ہی آرام کرو
اچھا ٹھیک اس کو بھی نہیں چلا ابھی لیکن آپ اس کو کر نا یہاں سے آپ کی ہوگی کال اس کو کیونکہ میں نے کل ہی میں نے کل ہی فرینڈ کو کیا نا اکاؤنٹ لاگ ان اس کو آج ہوئی کال مجھے لیکن اس نے اٹھائی ہی نہیں
مگر اس کو ہے نا فون ڈاؤن ابھی وہ اٹھ اٹھتی ہی نہیں چارج کرنے کے لیے بھی میں ہی کروں میں نے بولا بولا اس کو کرو چارج وہ بیٹھی ہیں باتیں کرتی ہیں باتیں آپ کی ماں سے آپ کی چاچی سے باتیں کر رہی ہے وہ اٹھ
ان کا انٹرٹینمنٹ ہو گیا
ہاں میں نے بولا اس کو چارج کرو وہ بولتی ہیں میں خود بعد میں کریں گے وہ وہ بولتی کروں کام میں کیسے کروں کام میں کیا باتیں کروں مجھے ایسے اپنے باتیں کرنی ضروری ہے کسی کی بات جیسے آپ فون پہ کرتی وہ ٹھیک ہے وسے کرنا اس پہ بھی باتیں اور کیا کرنا ہے دپن اچھا اچھا مجھے لگا کچھ اور کچھ اور نہیں کرنا ہے کچھ اور کیا مطلب اس کچھ اور نہیں بس یہی باتیں کر رہے ہیں آپس میں کیسے اور میں نے بولا آپ کی ماما کو میں نے نیلم دو بار کیا آپس میں باتیں کی کہ دپن اچھا کیا اچھا کیا
آئمن بھی کسی کے ساتھ ابھی کر رہی تھی باتیں آئمن بولتی ہیں آپ کو آپ کو فکر رہتی ہے فون کرنے میں اب جلد سے جلدی جاتے مجھے رہتی ہے فکر ہر چیز میں کام ہو نا اس میں بھی فکر ہر ایک میں مجھے فکر رہتی مجھے یہ کرنا ہے مجھے رہ گئی نا اس کی فکر اب میں گھر میں بھی کروں گی
اب گوگی دیدی نے بھی کہا‌ گوگی دیدی نے بھی مجھ سے بات کر اس سے مجھے اتنا اچھا نہیں لگے گا بات کرنا آپ لوگوں سے میں فرینک ہوں آپ لوگ سے میں کرتی ہوں اسی میں تو میں زیادہ بات نہیں ہی کرتی ہوں اس کے ساتھ میں نہیں زیادہ باتیں کرتی ہوں آپ لوگوں سے میں کرتی ہوں
کر سکتے ہو ایسے ادھر ادھر کی باتیں اب
اب دی گی نا اس کا نمبر آئیسوم کا اور اس نے بولا میں اپنی میں مامیری بہن کا کر دوں گی
ہاں وہی بسما بسما دی وہ بھی اچھے سے بات کرتی ہے ہو گئے چلو چلو میں کاٹتی ہوں یہیں سے